ہیلو السلام علیکم
وعلیکم سلام
جی خیریت سے جی الحمد للہ جی الحمد للہ
ہوں جی خیریت آ آپ نا آپ کا کھانا بھی ہوگیا آپ کے امی ابو سب خیریت
جی جی الحمداللہ میرے امی ابو خیریت ہیں ماشاءاللہ وہ دونوں اور میرے گھر میں کھانا بھی ابھی فی الحال کھانا ہی ہوا ہے میرے ماموں جان اور مامی جان آئے ہیں تو وہی ابھی وہی وہ بن رہا ہے کھانا ابھی تو وہی سب لوگ بیٹھ کے ابھی کھائیں گے ماموں کا ویٹ ہو رہا ہے انتظار کر رہے ہیں ماموں آ جاے تو پھر کھائیں جی اور آپ کا ہوگیا کھانا
جی جی بالکل میم ہو گیا میرا کھانا ہو گیا تو ہم نا یہ سوشل میڈیا پہ اپن بات کرتے ہیں دیکھو آپ نے دیکھا ہوگا یہ سوشل میڈیا پہ آپ نے دیکھا ہو کوئی بھی چیز ایک بار ڈل جاتی ہے یا شو ہو جاتا یہ تو وہ اتنی ٹرینڈنگ سے چلتی ہے چاہے وہ سچ ہو یا جھوٹ ہو آآ کسی کی پریشانی ہو یا کسی کی کوئی بھی مطلب تو مطلب یہ سب بہت زیادہ سے چل رہا ہے
جی آپ صحیح بولے سوشل میڈیا ایسا ہے کہ مطلب اگر کوئی چیز اگر وہ اس میں آگئی ہے سوشل میڈیا میں تو وہ بہت زیادہ شو آف ہو جاتی ہے ہر جگہ پھیل جاتی ہے بڑی تیزی سے پھیلتی ہے اور وہ ایسی وہ ایسی سوشل میڈیا میں بھی ایسی رہتے تو کچھ اچھے افواہیں رہتے ہیں کچھ برے افواہیں رہتے ہیں جو لوگوں کے بارے میں مطلب بہت غلط غلط چیزیں بھی مطلب وہ شو آف کر دیتے ہیں شو آف کر دیتے ہیں لیکن ایسا ایا نہیں کرنا چاہیے کیونکہ یہ ہمارے سریعت میں نہیں ہے ہمارے ہمارے اس میں نہیں ہے اللہ ایسے میں گنا بھی دیتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ایسی چیزوں کو ہم کو ساف کرنا بھی نہیں چاہیے اور نہ ہی پھیلانا چاہیے جو صحیح ہے صحیح کو بتانا چاہیے پر آج کل اے مطلب اپنی کمائی کے کر بھی لوگوں کو اپنی لائقوں کے چکر میں ایسے ایسے لوگوں کے بارے میں اڑا دیتے ہیں کہ مطلب برا ہو جاتا کسی کے لیے تو اچھا ہوتا ہے پر کسی کے لیے تو اس کی پوری مطلب لائف ہی خراب ہو جاتی ہے
جی جی بالکل
جی تو ہمیں یہ کام کرنا چاہیے مطلب جو ہمارے لیے صحیح ہمیں وہی کرنا چاہیے اور جو غلط ہے تو اس کو تو بالکل ہی نہیں کرنا چاہیے اور ایسے میں ہمارے ہمارے ہاں مطلب ایسے میں ہمارا دل بھی نہیں کرے گا ہمارے دلوں میں بھی ایسے بہت سے بوج ہو جاتے ہیں جو مطلب جن کے بارے میں جو غلط نہیں رہتا بٹ ہم ان کے بارے میں غلط بول دیتے ہیں تو ان ہمارے اندر بھی ایک کپٹ رہ جاتا ہے کی نہیں میں نے اس کے ساتھ میں نے غلط کر دیا ہے مجھے نہیں کرنا چاہیے یے تو ایسا کام کرے کہ جس سے میں بھی خوش رہوں اور سامنے والا بھی خوش رہے ہمارے رب بھی خوش رہے میرا دل بھی خوش رہے مطلب ایسا کام کرنا چاہیے اور فیملی والے بھی خوش رہے ہیں
جی جی بالکل تو مطلب یہ ہوتا ہے دیکھو سوشل میڈیا کے چکر میں جو بھی کوئی بھی انسان آیاا تو یہ نہیں سوچتا کہ یہ کیا ہے لگتا کیسی ہے اسی تو مطلب یے ہے مط مطلب ہوتا کہ مطلب جو کچھ بھی ویڈیو وغیرہ ہو کچھ بھی ہو مطلب وہ اپنے پیسے کے لیے کہاں تک گر جاتا ہے کچھ بھی کر جاتا ہے یے اس کے بعد کی بات ہوگی بہار کی بات ہوتی ہے سوچنا یا یے سب غلط ہوا یا اچھا ہوا یے یا میں نے کسی کی ویڈیو سے ایسے ڈال دی یا جو کچھ ہوا مطلب جھوٹی مطلب میڈیا والے تم نے دیکھا ہوا ا کوئی غریب پریوار ہو یا کچھ بھی ٹا سا بھی غلطی سے کام ہو جائے کچھ بھی ہو رہا ہے تو سوشل میڈیا آپ کے سامنے کڑے ہو جائیں گے اور اتنا ہنگامہ کریں گے نہیں نہیں ہمیں اس کا جواب دو اس کا جواب دو کیسے ہوا کیا ہوا کیا سچویشن ہے اس گھر میں کیا پروابلمس ہیں کیسے کیا ہے اس کا ہینڈل وہ ہینڈل نہیں کریں گے وہ ہینڈل کریں گے بعد میں وہ بعد میں بھڑ میں جائے
اور ایسے اب جانتے ہیں اور زیادہ تر غریبوں کا ہی ہوتا ہے کیونکی پیسے والے تو اپنا سب پیسے دے کے سب رافہ دفا کر دیتے غریب سب سب سے زیادہ مارا ماری ہوتی ہے غریبوں کی وہ بچارے تو بچارے روٹی روٹی کے لیے لگے رہتے
جی جی کیوں لگے رہتے ہیں تو مطلب اب وہ اس لیے لگے رہے تے ہے وہ اس لیے لگے رہ ہیں کیکی وہ سچے ہوتے ہیں تم دیکھا ہوگا سچا انسان ہمیشہ دکھی رہتے ہے دکھی رہتا ہے اس لیے دکھی رہتا ہے کیونکہ وہ نیک کی کرتا ہے نیکی پے چلتا ہے نیکی کرتا ہے تم نے دیکھا ہوگا بڑے بڑے نیتا ہوں گے بڑے بڑے بڑے جو کوئی بھی انسان ہوگا انہیں زیادہ غلط ہوگا تو بھی غلط نہیں ہو سکتا کیونکی پیسہ ڈال کے بدل دے گا پیسہ ڈال کے انسان خرید لیتا ہے پیسہ ڈال کے سارے کیس رفع دفع ہو جاتے ہیں پیسہ ڈالنے سے سب کچھ ہو جاتا ہے جی جی مطلب تو وہ مطلب مطلب ان کی ان کی کچھ بھی عزت نہ ہو ان کی کوئی بھی عزت نہ ہو پیسے سے پیسے سے وہ عزت خریدنے کی کوشش کرتے ہیں کیونکی وہ اپنی عزت لیے سامنے والے کو گرا دیتے اور اس سے زیادہ برا کیا ہوا تو مطلب یے سوشل میڈیا ہے نا یے اپنے سوارتھی اتنی ہوگی گئی ہے اتنی ہوگئی اندھی ہوئی ہے تم میں نے دیکھ یہی ہوگا کچھ ہی کی ماں ہے بہن ہے کیا ہے کہ ماں بہن ہے کچھ بھی ہو مطلب یے سب نہیں دیکھتے مطلب ان کو تو یے مطلب ہوگا کہ ہم سے بیوجوں سے پیسوں سے فیمس سے مطلب اس کا پرانام کیا ہوا سامنے والے کے ساتھ غلط کر کے ہم اچھا اچھے مطلب اچھے مقام پر پہنچ جائیں گے تو یے اچھا نہیں یے بھی غلط ہے یے ساری چیزیں میں کون سکتا ہے کوئی نہیں کرتا میم تو مگر میرا ماننا یے ہے سوشل میڈیا جو سچ ہوتی ہے اس سچ پے عمل کرے تو اچھا ہوتا ہے جسے کسی غریب کا یا کسی کا بے سہارے کا مطب یے نہیں کرنا اچھا یے تو اب بہت ہی بہت ہی بہت غلط بات ہے اللہ کا رحمت سب کو یے تھوڑی یے کون سا ہوا اگا جو انسان
نہیں وہ تو اللہ دیکھیے اللہ نہ ان کو دنیا میں ہی دیکھا دیتا اگر کوئی مطلب جس کے پاس پیسے رہتے ہیں وہ پیسے سے جیت جاتے ہیں اور جن کے پاس پیسے نہیں رہتے تو وہ تو اللہ کے آسرے میں بیٹھے رہتے ہیں تو اللہ ان کو دنیا میں وہ اگر ایک مطلب ایک زیادہ ہوگئے اپنی جیت کی خوشی منا رہے ہیں تو اللہ تعالی ان کو دکھ ہی ان کو دنیا میں ہی ہر ایک چیز دکھا دیتے ہیں جو جس کے ساتھ غلط کرتا ہے پھر اس کے ساتھ وہ ایک نہیں ڈبل ہو جاتا اس کے ساتھ اور پھر وہی اللہ کی لا ایسے پڑتی ان کو مطلب لگتی بھی اور سنائی بھی نہیں دیتی
جی بلکل ٹھیک بولا مطلب ایسا ہوتا ہے دیکھو کوئی بھی انسان ہو کسی چیز اتنا اتنا گر جاتا ہے پیسے کے لیے دیکھو تم نے دیکھا ہوگا کوئی بھی انسان ہوگا کسی انسان سے پیسہ لیتا ہے تو مطلب وہ جب اسے پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے تو گڑ گڑاتا ہے بولتا ہے نہیں بھائی مجھے اب تم پیسے کی ضرورت ہے تو مجھے دو کیسی بھی کرکے یہ سب کروں گا وہ کروں گا جب اسکا کام نکل جاتا ہے تو اسے کیاسمجھتاہے سامنے والے کو بےوقوف سمجھتا ہے اس کی کوئی کوئی جی کوئی عزت نہیں ہے کوئی اہمیت نہیں ہے مطلب یہ سارا چھوڑ دیتا ہے وہ چھوڑ دیتا ہے
کا مول زیادہ ہو گیا ہے رشتوں کا مول بہت چھوٹا کر دیا ہے لیکن پیسوں کا مول اتنا بڑھ گیا ہے کہ کہ رش کے مال میں مطلب بہت زیادہ مطلب وہ پیسے جس کے پاس ہے ان کے پاس لوگ بھی جاتے ہیں اور جن کے پاس پیسے نہیں ہیں وہ آج کل اپنے سگے سگے کے نہیں ہو رہے ہیں پیسے کے معاملوں میں لیکن رشتوں کو مطلب ر تو پکڑ ہی نہیں رہے ہیں ویسے پکڑے رہے ہیں لیکن آج اب جب اللہ ایک طرف سے لیتا ہے نا تو پھر لوگ رشتے ہی سب سے پہلے کام آتے ہے کسی کے اوپر گھر ہی والے کے اوپر ایسا کچھ ہو جاتا ہے تو سب سے پہلے آگے اپنے ہی اپنے ہی گھر کے لوگ دوڑیں گے اپنے ہی رشتے دوڑیں گے بعد میں آنا ہوا جس کو آنے جس کو آنا ہوگا لیکن بٹ پہلے تو وہی دوڑیں گے جو پاس ہے قریب ہے جن سے ہم اتنا بیر رکھ کے رکھتے ہیں جس سے ہم اتنی لڑتے ہیں
جی جی وہی اور دیکھو ہمیں ہمارے پاس جو کوئی بھی پریشانی ہو جس چیز میں پریشانی میں سب سے زیادہ پریشانی میں بیماری میں ساتھ کھڑا ہے وہی اپنا ہوتا ہے چاہے پھر وہ دشمن کیوں نہ ہو جو ہاں جو تمہیں پتا ہے خوسی میں خوسی میں ہاں جو خوشی میں تمہارے ساتھ کھڑا ہے دکھ میں تمہیں یہ بتا ہے میرے پاس ٹائم نہیں ہے میرے بھی نہیں ہے وہ سب
تو خوشی میں تو پھر بہت سے لوگ کھڑے رہتے ہیں یہ بلکل صحیح بول رہ با جی خوشی میں تو بہت لوگ کھڑے ہوتے ہیں پر دکھ میں نا وہی کھڑا ہوتا ہے جو اپنا ہوتا تبھی لوگوں کی اصلیت سامنے آتی کہ ہمارا کون ہے اور مطب اپنا کون ہے اپر آ ہے کون ہے تب لوگو
اب دیکھو بھائی جی بھائی جی میں اپنے آگے کی ایک بات بتا رہی ہوں جیسے کہ ہم کہیں سفر کرنے گئے تھے باہر ہم نے دیکھا تھا ایک بھائی تھا ایک بھائی تھے ان کا پرس چوری ہو گیا تھا تو مطلب ان کا پرس چوری تو ہو گیا پر ان کے پاس پرس میں جو کچھ بھی پیسےجیسے تھے پر بہن جی اس کے پاس مطلب اتنے پیسے نہیں تھے کہ میں گھر جا واپس جا پؤ نہیں تھ آ کوئی انسان اتنے پیسے نہیں تھے فون نہیں تھا تو کسی کو فون بھی نہیں کر سکتا تھا کیونکہ فون پہ کرتے تھے تو مطلب پیسے ہوتے تو مطلب جو ایک کنر سے ہوتی ہیں مطلب وہ بہن نے نا اس کا ساتھ دیا تھا تو مطلب اس کی مجھے یہ ساری چیزیں دیکھو جس انسان نے نا لوگوں زیادہ سمجھتے ہے آج اس نے اسے دے دیا تھا اس نے نا اپنا درجہ اور اونچا کر لیا اور اونچا کر لیا
صیح
جو جو جو ہم جیسے لوگ ہوتے اس میں کافی بیٹھے تھے جو بس ویڈیوز بنا رہے دیکھرے تھے ان کا کیا مطلب تھا سوشل میڈیا پہ دکھانا تھا تو دکھا دیا پر انہوں نے دکھا دیا ان کو تو بہت اوپر پہنچا دیا پر اپنی نظر میں وہ گر گئی کیونکہ وہ اس مقام پر پہنچو جس مقام پر اس نے پہنچ کے اسے بتا دیا کہ نہیں انسانیت یہاں تی انسانیت ویڈیوز بنانے سوشل میڈیا کو دکھانے سے نہیں ہوتی ہے
بالکل انسانیت تو کرنے سے ہوتی ہے مدد وہ جو ضرورت تھا وہ اس نے وہ دکھا تھا وہی سب سے بڑی انسانیت ہے سوشل میڈیا پے جو لوگ ایسے اپلوڈ کر دیتے وہ نہیں ہے انسانیت انسانیت جو کر د آ پا
ہا دیکو ہم کیا کریں دیکھو ہم کچھ نہیں کر سکتے ا سوارھی دنیا ہے دنیا سوارتھی ہے تم کچھ کر نہیں سکتے یہ تم نے دیکھا ہوگا کہ کیس کچھ ہے بتا کچھ جا رہا ہے سچ ہے چپ پایا جارا جھوٹ اوڑا جا را تو مگر یہ کیا افواہ ہے کس لیے یہ سوشل میڈیا کی وجہ سے آ رہی ہیں سچ تو آ ہی نہیں رہا سچ تو دب جاتا ہے سچ تو وہیں ختم کر دیتا ترنت کیونک جو سچ بولنے والا ہو اس کا منہ بند ایسے ہی کر دیتے س جواب سوال کریں گے تو اس کا منہ بند تو ہو ہی جائے گا تو اس لیے سوشل میڈیا اتنی اتنی اتنی پاپولر ہو گئی ہے کہ بس جہاں دیکھو فون ویڈیوز سوشل میڈیا بس یہی چل رہا ہے حد سے زیادہ تو یہی چل رہا ہے
ہاں بالکل آپ بالکل بالکل صحیح بولیں کیونکہ میں آپ کی بات سے بالکل سہمت ہوں آپ نے بہت اچھا کی بات کریے آ جو مطلب یہ ہوتا آج ڈیٹ میں سوشل میڈیا لوگ اپنےشوووفف کے لیے پتہ نہیں کیا کیا کر جاتے ہیں لوگوں کی مجبوری نہیں سمجھتے اور آگے پیچھ نہیں دیکھتے آسانی ہوگی کیا نہیں ہوگی پر اپنی مطلب لوگوں کو آج اپنا اپنا لگا ہوا ہے بس ہم نے بہت ہے لوگوں کے اندر ہم اتنا ہو گیا ہے کہ لوگ آج اپنا اپنا بہت دیکھتے لوگوں کی مجبوری نہیں دیکھتے لوگوں کی پرسانی نہیں دیکتے ان کے اندر کیا ہے کیا نہیں ہے وہ سب نہیں دیکھتے چلیے باجی مجھے آپ سے بات کر کر بہت اچھا لگا میں انشاء اللہ آپ کی بات کو فالو کروں گی چلیے اللہ حافظ
ج بالکل ماشاء اللہ
اللہ حافظ